ہیلو
ہیلو
ہاں السلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب خیریت ہے
سب الحمد للہ اللہ شکر ہے سب خیریت اور بتائیے کیا کر رہی ہیں آپ
کچھ نہیں وہ سنیا میری بھتیجی اا تھوڑا کام کر رہے تھے
اچھا ہو
کام چھوٹ گیا تھا ہاں ہو ورک پھوٹ گیا تھا سب کچھ کام چھوٹ گیا تھا
بیس منٹ میں کیا کیا
وہی کام ہی کر رہے تھے جب سے
صحیح بات ہے بیس منٹ کے تو آرام کرنے کا سمے مل جاتا ہے
ہاں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا تو وہ اسکول گئی نہیں تھی مدرسہ نہیں گئی تھی دو تین دن تو وہی چھوٹا ہوا تھا
نہیں نہیں کام پورا کروا دیجیے زیادہ صحیح ہے نہ بچے کے بچوں کے دلوں میں ذہن میں یہ ڈر بہت بنا رہتا ہے کہ اگر ہمارا ہوم ورک نہیں پورا ہوگا تو پھر آپا ہم کو ڈانٹیں گی پھر ماریں گی ہم کو اسی ڈر
بھیا تو بھیا تو میرا اسکول جاتا ہے یہ مدرسہ جاتی ہیں اور بھتیجا وہ بھی اسکول ہی جاتا ہے
ہاں اور کھانا کھالیا
ہاں کیا ہوا ابھی نہیں ابھی نہیں کھایا ہے بن رہا پک رہا ہے ابھی کھانا بک بکری کا گوشت
کھانے میں کیا کیا بولتا ارے واہ ماشاء اللہ منہ میں پانی آ گیا ہمارے
نند ہی بنا رہی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوتی ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے وہی بنا رہے ہیں کھانا
چلو ماشاء اللہ ما بڑھیا ہے
اور آپ کے وہ جو شکیلا آپپی نہیں تھی وہ اوپر کھانا اپنا پکا رہے ہیں
اچھا یہ جو شمع شمع شکیلا آپی کی ہی تو لڑکی ہے
ہاں انہیں کی لڑکی ہے وہ جو بڑی والی تھی نا روشنی ہاں ان کی شادی ہو گئی تھی
اچھا یہ بتاؤ ترنم کے وہاں شادی تھی ترنم کے بھائی کی دو لڑکیاں آپ کے ساتھ آئی تھی تو کون والی شمع ہے
اس میں سے کوئی نہیں تھی
اچھا اس میں سے نہیں تھی کیا لڑ
نہیں وہ میری ایک نند تھی اور ایک چچیری نند تھی
اچھا اچھا
ہاں جو چچیا سسر ہے ہمارے انہیں لڑکی تھی وہ جو مطلب تھوڑا چھوٹے قد کی تھی وہ جو لمبی تھی وہ ہماری نند ہی تھی ہمم
پڑھنے تو یہ لوگ بھی مدرسے ہی جاتے ہیں نا
ہاں وہ میری نند یہی رہتی ہے لکھنؤ میں ہی رہتی ہے وہ جو مطلب میرے ساتھ میں آئے تھے جو چچیری نند وہ بھی یہاں مدرسے میں پڑھی ہے لیکن وہ اب گاؤں چلی گئی ہیں وہیں رہتی ہیں اور جو میری نند ہے وہ یہی رہتی ہیں
ہوں
ہمم تو وہ تو مدرسے میں پڑتی ہیں عالمت کر رہی ہیں نا ابھی یہی لاسٹ سال بچا ہے آخری بس بچا رہا اور وہ جو بھتیجی ہے ان کا بھی ابھی ان کا تین سال بچا ہوا ہے
پانچ سال کا ہوتا ہے کورس ہمیں لگ رہا
نہیں نہیں پانچ سال کا نہیں ہوتا ہے یہ بارہ سال کا ہوتا ہے کورس پورا سات سال کا ہوتا ہے لیکن اس مدرسے میں نہیں ہے سات سال کا سات سال ہے لیکن اچھا اچھا
لیکن پورا البتہ کیا ہوا ہلو
سنے لگاؤ ہو نلکا ہوتا تھا
نہیں ان کے وہ اس میں مدرسے میں نا پورا بارہ سال کا ہے پورا کورس اچھا اچھا اس میں تھوڑا مطلب کہ ایسے ہی تھوڑا چیزیں پڑھائی جاتی بیسک چیزیں ہیں ایسے مطلب سات سال کا ہے لیکن ان کا پورا بارہ سال کا ہے پورا جوگر کمپلیٹ پورا کریں گے پورا مکمل ان کا بارہ سال کا ہے اور کیا کر رہی ہیں آپ ہلو آواز نہیں آ رہی ہے کیا روشنی ہیلو آواز نہیں آ رہی ہے کیا ہلو ہلو ہیلو روشن ہلو ہیلو ہلو ہلو روشنی آواز نہیں آ رہی ہے بلکل میری آ رہی ہے ادھر ہلو ہلو روشنی میری آواز ادھر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے ادھر میری آواز ہلو
ہلو اب ائی آواز
ہاں بھائی آواز ہی نہیں آ رہی تھی ہمیں لگ رہا آپ کہ ادھر نیٹورک کی نیٹورک کی دقت ہے ہلو ہلو ہلو بہت زیادہ کٹ رہی ہے آواز
شام کو نہیں چل ٹا اور سب بڑھیا ابھی نہیں آ رہی کیا ہلو
سر نیٹ کی دقت بہت ہے اب آ رہی اب آ رہی ہے ہمیں لگ رہا ہے آپ کے ادھر نیٹ کی دقت بہت ہے ہلو ہاں اچھا گاؤں میں ہمارے وہاں گا ہمارے وہاں گاؤں میں بھی مطلب بہت اچھی مطلب بات ہو جاتی ہے ماشاء اللہ کوئی وہاں دقت نہیں ہے وہاں نیٹورک لگ گیا ہے نا
ہاں اور اور سب لوگ گھر پہ ٹھیک ہے
سب لوگ گھر پہ ماشاء اللہ سب لوگ ٹھیک ہیں اور آپ کے گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہیں
آپ کس ہاسپٹل میں اپنے آپ کو م دکھائیں گے لکھنؤ میں ہی دکھائیں گی کہیں
ہاں لکھنؤ میں دکھائیں گے ابھی تو مطلب میمونا میں دکھا رہے تھے وہیں سے دوا میری چل رہی تھی اب لیکن دیکھو مطلب کہ آخری وقت میں کہاں دکھایے اب پتا نہیں ہے ابھی ابھی جہاں دیکھو ہاں ہم یہی یہی رہنگے نہیں ادھر نہیں آنا ہے اب دیکھو مطلب ڈیٹ اس میں تاریخ تو دیکھو یہ اکیس نکل گئی ایک میک اپ کس نکلی ہے آپ یہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس میں سے کون سی مطلب تاریخ وہی صحیح طریقے سے مکمل ہے اس میں
ہمم ارے وہ جب اللہ کے شکر سے سب کچھ اچھا اور آسانی سے نپٹ جائے گا لیکن وہی ہے نا کہ لیبر پین جب شروع ہوگا نا تبھی تو جائے گی آپ کے بچے تو دونوں نارمل ہوئے ہیں اللہ کے شکر سے
دونوں نارمل ہوئے ہیں ماشاء اللہ
ہاں چلو ماشاء اللہ دونوں نارمل ہوئے ہیں یہ بیبی بھی نارمل ہو جائے
آج میری جو مامی ہے نا چچیری ان کے ان کے ٹونز بیبی ہوئے ہیں دو جڑوا ایک لڑکی ایک لڑکا ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے نہیں ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے
کہاں ہوئی کس ہاسپٹل
بلرام پور میں
اچھا تو نارملی ہی ہوے ہوں گے دونوں
نہیں آپریشن سے ہوئے ہیں
اچھا آپریشن ہو گیا تو آپریشن ٹونز بیبی کی وجہ سے شاید ہوا ہے ایسے چاہے نارمل ہو جاتا
چھ چار بچے ان کے ایسے ہی ہوئے ہیں نارمل ہوئے ہیں اور یہ جو مطلب کہ ہاں اب کی سے آپریشن میں انہیں نا دقت زیادہ تھی خون بھی ان کو مطلب کہ چڑھا ہوا ہے
ارے تو آپریشن کرا دیا ٹھیک کیا یار آج کل اتنے کرٹیکل کیس ہو رہیں اللہ نہ کریں کسی کے ساتھ
ایک پتا ہے ایک ڈھائی کلو کا ہے ایک پونے دو کلو کا ہے
ایے جیسے کیس
ہیلو
سر نے ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بھی ہاتھ ملا اور آپریشن بھی ہو یا تی ہے
ہاں بس اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ میرا بھی سب نارمل ہو جائے بس آسانی سے
دل بہت گمگیر ہوا ہے اس چیز کو سوچ کر ہے وہ تو اللہ کی دین ہے جو بھی ہے بٹ اگر بچہ مل جاتا ہے صرف کوئی غم نہیں ہوتا دل کو کہ ہاں چلو ان کو کوئی غم ہے لیکن جب بچ چہ بھی ہاتھ نہیں لگتا اور ایسے کیسز بہت ہوے ہیں تو زیادہ کریٹیکل لینے والا بھی نہیں اگر ڈاکٹر آپریشن بتا رہا ہے تو پھر اس کے ہی حساب سے کروا دو وہی ٹھیک رہتا ہے ورنہ پھر اور دقت میں پڑ جاتا
کہ جیٹھانی کے جہاں یہ چھوٹی والی بچی ہوئی تھی نا وہاں لے جائیں گے یا پھر اور ہاسپٹل یہیں پر ہے وہاں لے جائیں گے یہی پاس میں دو بگگا پر ہے دیکھو یہ تو آخری وقت میں دیکھ لوں کہاں پر روکا جاتا ہیں ایک تو یہاں پر تلسی ہاسپٹل ہے
ہاں ہاں تلسی ہاسپٹل تو بالکل سام وہیں ہے سیتا پور بائی پاس کے پاس
ہ سیتا پور بائی پاس ہے یہیں میری میری بٹیا یہی ایڈمٹ تھی ہاں اور یہاں جائیں گے یا پھر ایک اور ہے کہیں وہ ہمیں پتا نہیں کہاں پر ہے
ہوں چلو چلیے ٹھیک ہے چھت پسراہا پھر ملتے ہیں ہم آپ سے بائیس بیس منٹ بعد بات کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ